ہلو سلام
سلام وعلیکم
اور بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے
اور سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے سب خیریت ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اچھا ہے سب خیریت ہے بس تھوڑا سا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں
ناشتہ واشتہ ہو گیا
ہاں ناشتہ واشتہ تو ہو گیا ہے
اچھا کیا کیا کھایے موسم بھی اچھا ہے
اچھا موسم اچھا ہے
ہاں
ادھر تو پورا بارش بارش ٹائپ کے لگ رہا ہے دھوپ نہیں نکلا ہے آج
اچھا زیادہ مطلب بارش ہو رہا ہے کیا ادھر آپ کا سائڈ
مطلب دھوپ نہیں ہے ہے لیکن دھوپ نہیں ہے
اچھا
جیسے موسم گھومنے والا نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ سے موسم کیا ہوا ہے ایسا میں اگر گھوما جائے تو بہت بہت بہت اچھا رہے گا
ابھی گرمی کا موسم ہے پریشان تو تھوڑا رہے گا ہی
ہوں
ہ
آج تھوڑا زیادہ ہی گرمی ہے ہے نا مطلب ایک گرمی ہوتا ہے پورا والا ایک گرمی ہوتا ہے وہ مسٹفی گرمی ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی گرمی کیا ہوا ہے رات میں ہلکا بارش دیکھ رہے ہیں کہ چھت بھیگا ہوا تھا تو جیسے کہ بارش ہوئی ہوگی رات میں
ادھر بھی خوب گرمی ہے
ہے نا
ہاں ہاں ان کا بہت زیادہ ہے
ہوں
اچھ
اور گھر میں سب ابو امی سب بڑھیا
ہاں ابو امی سب بڑھیا ہے
باجی کیا کر رہی ہیں
باجی ابھی یہ چائے پی رہی ہے
چائے بھی رہی ہیں ابو کام پر گھر پہ
ہاں ابو گئے ہیں دیہات میں
اچھا دیہات میں گیے
ہوں
لانے کے لیے کچھ
ہاں یہ اڑھد اڑھد کا بجنس کرتے ہیں نا خرید بھی تو مسجد یہ سب سے تصیر لیتے ہیں چاول واول لیتے آتے ہیں
ہمم ہوں
کر کے اس کو خرید کر لیتے ہیں
اچھا
ٹھیک
اچھا ہے اور بتائیں
اور سب خیریت
کیا کھائے ناشتہ کیے
ہاں وہی کھائی تھی ابھی میں پراٹھا اور چٹنی
کیا
پراٹھا کھائی تھی ہاں
بارش کے موسم میں پراٹھا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے
آپ کیا کھائے تھے
ہم پوہا بنائے تھے
اچھا واہ
ہاں کیونکہ پیٹ کے لیے بھی صحیح رہتا ہے زیادہ اسپائ ای مطلب نہیں کھانا چاہتے نا
باپ تو بہت کم تل کھاتے ہیں تو پوہا میں ایک دم مزہ آیا ہوا
ہاں تیل نہیں ڈالے تھے نا تو ہلکا دم تھوڑا سا تیل ڈالے تھے اس کے بعد پوہا ہو گیا اور
ا رہے تھے نا تو دیکھے تھے گیس کے تھے زیادہ کم تیل کھاتے ہیں
ہاں
تو اچھا
زیادہ ریفائنڈ بھی کم یوز کرتے ریفائنڈ تو بالکل اتا یوز نہیں کرتے اور باقی جیسے بریانی وغیرہ بناتے ہے نا
اچھا اسی لیے تو زیادہ سوستھ ہے
ہو اس لیے بناتے ہیں اس کو تو زیادہ تر ہم کو مطلب سادہ کھانا پسند ہے کیونکہ تیل ہوگ یا یا پھر مسالہ ہو گیا جیسے لال والا پاؤڈر مرچ کا ہوتا ہے اس کو تو بال کل ہم لوگ نظر نظر انداز کر
ہم لوگ جا
یہ ہاں اس سے اس کی جگہ پہ ہری مرچ وغیرہ ڈال دیتے ہیں
اچھا لیکن باہر میں دیکھ دیکھتے ہیں آپ سب کچھ کھا ہی لیتے ہیں بس خود سے بناتے ہیں نا تبھی آپ یہ سب کھانے میں بہت مطلب دیتے ہیں
یہ کرتے ہیں کیونکہ باہر میں ایک مجبوری ہوتی ہے کھانا جیسے کہیں چلے گئے ہے نا اور وہاں پہ کوئی سادھن نہیں ہے تو آخر باہر کا چیز تو کھانا ہی پڑے گا چاہے سموسہ ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے ریئر کیسے میں کھانا ہی پڑے گا
ہاں ہاں
ہاں پانی پوری وغیرہ تھوڑا زیادہ پسند ہے تو وہ کھا لیتے ہیں ا زیادہ تو سموسہ مرچی یہ سب
ایک بار آپ میلے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا جی میںچلا
ہاں ہاں جی میچلا رہا ہے
پھر آپ کھائے تھے
ہاں ہاں بہت زیادہ جی مچلا رہا تھا تو ایک گول گپا کھائے تھے کبھی کبھی عجیب ہوتا ہے نا نہیں اندر سے ایچا ہوتی ہے جیسے میں کیا ہے نا کہ گھر کا کھانا روز روز روز روز دال چاول دال چاول کھا رہے ہیں نا
آپ بولے تھے نا جی مچلا را
ہاں تو کیا لگا نہیں نہیں ابھی نکاح نہیں ہوئی ہے ابھی ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی باڈی ہے نا ومنس باڈی میں کبھی کبھی چیزیں چینجنگ آتی ہے اسی لیے تھوڑا لگ تا ہے یہ چیز کے بارے میں کہ چلو اچھا ہے
چیز ہے کہ سب لوگ جوان سے بوڈھے سب کھاتے ہیں
ہاں
من کر جاتا ہے
ہاں سوچ ہی رہے تھے پانی پوری گھر میں بنانے کے لیے لن اس کا جو پوری ہے نا
ہاں
وہ پوری ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پانی بہت اچھا بنا لیتے ہیں ہم ہنگ والا بھی میٹھا والا بھی پودینہ والا بھی سب اچھا بن جاتا ہے اس کا جیسی چھولا بھی
تو اس کو بتا دیں ہے آپ نہ یہ دو کپ آٹا ڈالیے گا اور ایک کپ سوجی مطلب جس سے آپ کو تو اکیلا رہتے تو کوانٹیٹی بہت کم لیجے گا اور اس کو نا ہکا سا سوڈا ڈالیا گیا ایک دم جری سا اور اس کو پتلا پت ریل کر کے چھان لیجیے گا اور چھان کر کے دھوپ میں سکھا دیجیے گا اور پیکٹ میں پیک کر کے رکھیے گا پھر وہ کر کرا ہمیشہ ویسے ہی رہے گا جب آپ کو مرضی کرے پانی بنائیے اور کھائیے
نہیں ہو رہا نا وہ ہم کتنا بار ٹرائی کیے ہیں جیسے ہم تو پہلے ترنت چھان کے آٹا ترنت چھان دیں گے اس کو پوری بنا کے
ہاں دس منٹ تھوڑا رہنے دیجیے گا
تب پوری ٹائپ کو ہو جاتا ہے جیسے میں کڑھائی میں جو جانے کے بعد جو ہے نا وہ تو پھول جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے اس کو باہر نکالتے ہیں ہم تو باہر ن کال کرنے کے بعد سافٹ ہو جاتا ہے پچک جاتا ہے
نہیں کرتے ہیں اس کو چھان لیے پورا کھر کرا کر دیجیے اور پورا بھی کڑا دھوپ ہے نا اس میں آپ رکھ دیجے جا کر کے دیکھیے وہ ویسے ہی رہے گا بعد میں نظر ٹوکا کا بھی ہو جاتا ہے کب ہوتا ہے کہ اس کو دھوپ نہیں لگائیے گا تب آپ کو اگر اچھا آپ بنا لیتے ہیں تو میرے کہا پر آپ ایک بار کڑا جس دن دھوپ رہے وہ دھوپ میں آپ سکھا دیجیے گا اس کو کہ دیکھیے گا اس کے بعد
ترنت پھلے گا ترنت اس کو دھوپ میں لے جا کے رکھ دینا ہے
ہاں ترنت رکھ دیجے دھوپ میں تب وہ کھانے لگ کیونکہ ہم لوگ جہاں رینٹ میں رہتے تھے نا تو ہم لوگ کو بھی نہیں پتا تھا چترا میں رہتے تھے وہاں پہ دیکھ دیکھا کی ایک آنٹی تھی وہ سب دھوپ میں سکھاتی تھی اور جب برسات ہوتا تھا نا تب وہ لوگ نہیں سکھا پاتے تھے تو پڑی وہی مہا ہوا رہتا تھا زیادہ
اچھا تو وہی بات ہے دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا پڑی دم پوڑی بن رہا ہے وہ تو ہم پانی پوڑی کہاں بولیں گے اس کو گولگپے کہاں بولیں گے اس کو تو خالی پوری بولیں گے ایک دم سافٹ ہو جاتا ہے
ہاں آپ بتا رہے تھے ایسے کہ ہم پانی پوڑی بنا لیتے ہیں اچھا اچھا لیکن وہی ہے کہ ہم کرکرا نہیں کرب
ہاں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑاتا ہے نا کیونکہ مارکیٹ میں جب آب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا بناتے ہوئے تو پتاہ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہاتھ سے ہی پورا چوکھا اوکھا ملا دیتا ہے نا اسی لیے مجھے کھانے کا من نہیں کرتا آ کہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ کا اپیوگ نہیں کرتا ہے وہ چمچ سے چھولا ڈالے گا اور اچھی سے کلچھل سے بلاا دے گا وہ
ہاتھ کا اپیوگ کم کرتا ہے چمچ کا زیادہ اپیوگ کرتا ہے
ہاں تب جکا وہ اچھا لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھیا اس کا مطلب سوستھ بنا رہا ہے اچھا بنا رہا ہے سوچھتا کے دھیان رکھ رہا ہے تب جا کے ہم لوگ اس کے پاس میں کھالیتے ہیں نہ تو پھر نہیں گھر کھاتے ہم بالکل بھی نہیں من کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی
اچھا ہاں
ہوں باقی تو موموز وغیرہ تو یہ سب بن ہی جاتا ہے ایزلی
ہاں ہاں
ہمم اب بناتے ہی ہیں نا مو موج
ہاں بنا لیتے ہیں
کونسا گرکڑے والا یا پھر اسی وی والا کیا بولتا اسٹیم والا
دونوں بنا لیتے ہے
دونوں ب چٹنی وٹنی
ہاں سب کچھ بنا لیتے ہیں
یہ سب تو بڑھیا ہے اچھا ہے کبھی پارٹی وٹی دیجیے دعوت واوت دیجیے تو آتا ہے
اچھا ہم دعوت دیں
ہاں اپ دعوت دیجیے
ہاں جرور دیں گے آئیے گھر پہ دعوت دیں گے
ہوں اسی بہانے کم سے کم آ جائیں گے ہاں بالکل
عید میں ہی آئی ہے دعوت لینے
ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ نا آئیں گے ایک بار ایسے ہی آئیں گے ملنے کے لیے آپ سے جو آپ بتا رہی تھی نا کہ بغل میں مارکیٹ ہے تو وہاں پہ پ جاب وغیرہ ملتا ہے نہ کام ملتا ہے اچھا اچھا چیزیں ہے نا کچھ کچھ
تو اچھا اچھا لایا ہے وہاں بیچنے کے لیے کلر
تو وہی میں سوچ رہی کہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جاؤں گی تو اس بار میں بھی دیکھ لیتی ہوں کر لیتی ہوں اچھا رہے گا
ام ضرور آئیے آپ بیجھجک آ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے
ہوں ہوں میرے پاس ابھی بارش
آپ اپنا ریا رہائش سے ہی آئیے گانا جہاں سے رہتے ہیں وہیں سے
ہاں
ضرور ابھی تو ہم کو کہیں ٹریول کرنے میں آنے جانے میں بڑی دقت ہوتا ہے بس اسٹینڈ طرف دیکھتے ہیں کتنا تھوک تھک کرتا ہے سب ایک دم پیساب وفااب رہتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ سب سے
ہاں بس بارش کے موسم ہوتا ہے نا تو اور ور
اب اور ہی زیادہ جدھر تدھر سب پیساب کر دیتا ہے
دیکھیے بارش بھی ہونے لگا ادھر پورا زور زور سے اب بارش ہو رہا ہے
ہاں
ہوں اسٹارٹ ہو گیا ہے مانسون آ گیا نا اسی لیے
ہاں آپ کی امی کا طبیعت صحیح ہے
ہاں سب صحیح ہے سب اچھے ہیں
چلو سب اللہ خدا خیریت ہے نا
ہاں سب خدا کی مہربانی ہے سب بڑھیا ہے سب اچھا ہے تو ابھی ریسٹ ہو رہا ہے
ہاں ابھی ناشتہ کیے ہیں ابھی ریسٹ کیے کرنا ہے نینوا کا سبزی بنا دی ہے چاول اور دال بنانا ہے بس
کا سبزی بنے گیا منچوری بنے گا نا دوپہر کا
تو آپ پوہا کھائیے گا پھر سے یا پھر دوپہر میں
نہیں نہیں بائی دوپہر میں تو بناؤں گی نا کچھ جب گھر میں کچھ میں بنا لو
اور کچھ باہر کا بھی کھا لیتے ہوں گے نا کبھی کبھی
نہیں نہیں باہر میں نکلوں گی تب نا باہر زیادہ میں نہیں جاتی ہوں نا
اچھا
اکیلے اکیلے باہر جانا ٹھیک نہیں لگتا اس لیے گھر میں ہی رہتی ہوں چپ چاب آرام سے زیادہ میں باہر نہیں نکلتی جب ضرورت پڑتا ہے اسے نا تب جاتی میں غلطی کچھ کام رہا تب جا کے نکلتی ہوں ہے نا
ہوں
نہیں تو ابو امی کا جو ڈانٹ پڑے گا پھر اور بتائیے اپنا
اچھا ہے ہمیں پتہ ہے نقاب میں زیادہ نا یہ پرپل کلر کا ایک نکلا ہے وہ بہت خوبصورت اور ٹرینڈ میں چلا ہوا ہے
اچھا اچھا آتے ہیں تو وہ چیز دیکھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے نا جو اچھا رہے گا اس کو لیا جائے گا
پل کی ایک دو گلی ہے تو دیکھ رہے تھے اچھا ہے ہم لوگ بھی کبھی لیں گے